وعلیکم السلام جی کیا حال آپ
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے جی گھر پر سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کے گھر پر سب ٹھیک ہے والدین ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے چاچا ٹھیک ہے
بڑھیا ہے کھانا کھایا آپ نے ج جی جی جی بہت اچھی بات جی جی ابھی کھانا کھایا ہم نے
جی مجھے میں نے جو سوچا کہ آپ کو ایک مناسب وقت پر کال کیا جائے کیا یہ مناسب وقت
جی جی بہت اچھا منا
جی جی بالکل بس دعا میں نے سوچا کہ آج کسی چیز پر بات کرے انسان پر بات کرے ٹیکنالوجی پر بات کرے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرے یہ ایک ایک ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں اسے اگر تبدیلی کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ آپ کو پتا ہی ہوگا انسان انی تاریخ جو ہے ہمیشہ سے ارتقاء اور انقلاب سے عبارت رہی ہے جی جی لیکن لیکن پچھلے چند چند دہائیوں میں جس تیزی سے ہماری دنیا بدلی ہے اس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی
جی کہیں نہیں ملتی سچ کہہ رہے آپ کی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی
جی تو آپ یہ سمجھیں کہ اس عظیم اور خمار جوہد تب دلی کے پیچھے جو سب سے بڑی قوت کار فرمائی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے
جی بہت ہی آپ نے تو عمدہ باد کہہ دی یار
جی جی جی جی بالکل بالکل آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہے نہ صرف ہمارے رہن سہن میں ہے یہ یہ گفتگو میں بھی ہے یہ ہر ایک جگہ ہے ہمارے آج میں ہے ہمارے کل میں ہے ہمارے پرسوں میں ہے
اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ گریوٹی کیا ہے ہمیں یہ پتا چلا کی آفتاب میں کیا چیزیں پائی جاتی ہے دنیا کتنی بڑی ہے کیا دنیا گول ہے جی اور دنیا کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں پانی میں جس تنی بھی چیزیں ہوا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہے وہ کیسے ہیں آج جی جی جی آج یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کہ انسان کیسا ہے اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں لوگ صحیح استعمال بھی
جی جی واہ واہ واہ واہ ہاں
جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اردو میں اس کا میں پتا ہی نہیں کیا ہے لیکن یہ جو بہت ہی بڑھیا چیز انہوں نے بنائی ہے یہ ایک یہ ایک زندگی دیکھیے انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار نبھا رہا ہے
کل یہ لوگ پورے ایک زندگی میں کردار انہیں نبایا ہوا ہے یہ بہت ہی اچھا کردار نبھا رہے ہیں
جی جی جو جو میرا جذباتی جو جذبات میں ہے باتی ہو گیا اتنی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ میں پھولے نہیں س سما رہا ہوں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کہ ہو کیا رہا ہے اس دنیا میں یہ ٹیکنالوجی کی کہاں پہنچی ہے یہ آپ کو آپ کا چہرہ بتا کے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کون ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کی آواز پہچان سکتے ہیں
چیزیں آج یہ پہچان سکتے ہیں آج جن
جو انگلیوں پر جو نشان ہے جسے ہم فنگر پرنٹ کہتے ہیں اس سے ہم کئی چیزیں جو ہے کھول سکتے ہیں جیسے اپنا اپنے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں جو اپنا فون جو ہے وہ بھی کھول سکتے
جی جی ہمارے پورے دستاویز انہیں کے پاس ہے اور انہیں کی وجہ سے آج ہم ہمیں لگتا
انگلیاں ہیں ہمارا ہاتھ دستاویز ہے اگر یہ ہاتھ کٹ گیا خدا ن خواستہ تو کیا ہی ہوگا
ہی غلط ہو جائے گا کیونکہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اس کی وجہ سے جو سارے لوگ ہیں ان کو اتنا خود کے بارے میں معلومات جانکاری حاصل ہی نہیں ہے جتنا ان چیزوں کو ان ٹیکنالوجی کو ہمارے بارے میں جانکاری ہے یہ بڑی بڑی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ا ان لوگوں کے بارے میں جانکاری دی فراہم کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری جو زندگی ہے وہ سڑک پر آ گئی ہے
جی جی جی آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جو ہم گفت گو کر رہے ہیں گفتگو ہماری جو ہو رہی ہے مجھے بہت ہی مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے میں بھی آپ کا جو طریقہ ہے بات کرنے کا آب جو اپنے آپ کو جو آپ پیش کرتے ہیں کال پہ بہت ہی بڑھیا ہے آپ بہت ہی عظیم شخصیت ہے آپ
عمدہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میری اتنی تعریف کر رہے ہیں بہت ہی آپپ آپ کے بارے میں بھی میں ب بول چکا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہے جو مجھے سیکھنی ہے اور انہیں چیزوں کو سیکھنے کے لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں آپ سے اور انہیں گفتگو کی وجہ سے میری جو زندگی ہے وہ تب
جی جی آپ کو میں ایک لکب دینا چاہوں گا لکب شر شمیر یہ آپ پ گچ رہا ہے یہ لقب یہ بہت ہی بڑھیا لقب ہے شاہمیر
ہی شکریہ کہ آپ نے مجھے میں بہت ہی
جی جی محبت بھی کرو جو آپ محبت جو ہے وہ بہت ہی عمدہ چیز ہے مجھے محبت پہ جوناا ایک شاعری یاد آئی ہے کیا آپ سننا پسند کریں گے ان کا جو کام ہے وہ اہل ستم کرتے رہیں
جی واہ واہ واہ واہ
ان کا جو کا کام ہے وہ اہل ستم کرتے رہے اپنا تو کام ہے کہ بس ہم محبت کرتے رہے
ب زندگی کا پورا
جی جی جی آپ اور سنیے اس میں اور ہے تیرے آنے کی جب خبر مہکے تیرے آنے کی جب خبر مہکے تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے
گھر میں کے او ہو ہو ہو کیا
جی جی اس یہ محبت پہ جو میں نے شاعری جو اشعار کچھ پیش کیا ہے میں نے اب میں جو آپ کہہ سکتے ہیں اداس شاعری بھی کہہ سکتا ہوں
جلو دروازے اسے کھول دیے جی آپ نے ایسی بڑھیا شاعری کی ہے کہ آپ کیا ہی بولے جی تو خط کا جواب ان کے پاس
خط کا جواب ان کے پاس تھا پر کیا کریں کہ وقت بہت ہی اداس تھا
وقت بہت
جی بہت ہی اداس تھا اس سے آگے بھی ہے آپ سنے ہم نے اکثر تمہاری یادوں سے سے ہم نے اکثر تمہاری یادوں سے اپنے کمرے کو خوبصچ جایا
او ہوو ہو کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں واہ واہ
یا پھر اپ چار لائنیں اشعار پیش کیے ہیں۔ بہت ہی عمدہ بہت ہی عمدہ اشعار ہیں یہ۔
عمدہ کاریگری کی گئی ہے ان الفاظوں کے ساتھ۔ کیا ہی استعمال کیا۔۔۔ کیا گیا ہے ل الفاظوں کا اور جس جوڑ اور ولوڈ میں۔ کیا اپ کچھ زندگی کی حقیقت کے بارے میں بھی شاعری سننا پسند کرتے ہیں۔ جی بہت ضرور ضرور۔۔ نہ۔ پسند کریں گے آپ بتائیے آپ ارشاد فرمائیں۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے۔ جی جادو کا کھلونا ہے۔
کا کھلونا ہے۔ مل جائے تو مٹی ہے۔ کھو جائے تو سونا ہے۔
جی کیا۔۔
جی اس کے اگے بھی اور ہیں یہ جو یہ ندا فاضلی کی شاعر ہے شعر ہے ندا فاضلی صاحب نے لکھا ہے موت کا ایک دن ہے۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔
پیار۔۔۔ کیا آپ کیا الفاظوں کا کیا استعمال کر رہے ہیں۔ ان الفاظوں کا کیا استعمال ہو رہا ہے۔ ہم میرا تو دل کے دروازے۔۔۔ کول دیے گئے اور میں پورا ان شاعریوں پہ دیوانہ ہو گیا ان الفاظوں۔۔۔
آپ اس کو ون لائنر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ سننا چاہیں گے۔
میں تو سننے کے لیے بےتاب۔۔۔
جی ابتدا یہ تھی کہ بس تم یاد تھے۔ ابتدا یہ تھی کہ بس تم یاد۔۔ تھے۔ انتہا یہ ہے کہ سب تم۔۔۔
ارے واہ۔۔
یہ جو یہ آپ اس کی گہری گہری سوچ میں گس جائے۔ آپ اس کے گہری اشعر سوچے کہ۔۔۔
جی۔ ان کے الفاظوں کے اس۔۔۔ استعمال واہ واہ واہ واہ کیا دماغ کیا کاریگری کی گئی ہے۔ ان الفاظوں کے ساتھ کس کس نوک جھوک کے ساتھ ان الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ کیا ہی کاریگری ان پہ کی گئی ہے۔ کس۔۔۔ الحاظ میں ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ کس طرح ان کو بنایا گیا ہے۔ جو ان کا یہ مطلب۔۔۔
جی شاعری تو بہت کر کرتا ہوں میں۔ شاعری تو بہت کرتا ہوں میں۔ آپ بھی شاعری کرتے رہیں۔
شاعری کرنا شروع۔۔۔
میں آپ کو کچھ چائے اور محبت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ان کا جو آپس میں جو ان کا تعلق ہے۔ یا انگریزی میں بانڈ کہتے ہیں وہ آپ دیکھ سننا چاہیں گے؟ جی سنیے پھر ایک تیرا ساتھ ایک۔۔۔۔
جی بڑھیا۔ چائے کا کپ۔ واہ وا واہ وا چائے کی طلب پیدا کر دی۔
اور یہ شام بس ختم نہ ہو اب
جی جی
لوگ کہتے ہیں کہ چائے میں کیا رکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ چائے میں کیا رکھا ہے انہیں کیا معلوم ہم نے اس میں سکون
جی سک
جی گہری جو یہ بات کہی ہے جو شاعر نے گہری بات کہی ہے اس پہ آپ غور کریں توجہ دیں کہ الفاظ کیا ہے
جی جی الفاظ اس کے اس الفاظوں کا جو استعمال کیا گیا ہے جی واہ واہ واہ واہ ان الفاظوں کا استعمال الفاظ
جی جی جی بہترین بہترین بظاہر تو میں سب کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوں مگر اندر سے کتنا اکیلا ہوں یا
جی اکیلا جی آج تو لوگ اکیلے ہی ہو گئے ہیں جی آج کی ماحول میں تو لوگ اکیلے ہی رہنا چاہتے
جی جی اس سے تو لیکن اس سے کئی بیماریاں آ سکتی ہیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ ڈپریشن
ریش جی جی ب آج تو ڈپریشن آج تو ڈپریشن ہمیں پورا
جی جس کی وجہ سے جو آپ کے سر پر خدا نے نعمت یعنی کہ بال دیے ہیں وہ بھی جھڑ سکتے ہیں
تو ہماری بال ہے وہ بھی جھڑ سکتے ہیں کیونکہ آج ہم حالات دیکھ چکے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں جو موصول ہے وہ ہمارے
جی بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے اس لیے جو آج کل کے جو نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ خاموش خوشی کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے لفظوں سے لوگ اکثر غلط فہمیاں پال لیتے ہیں
آپ نے تو بہت ہی عمدہ باتیں کی
جی جی آپ آپ سے بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے آپ سنتے ہیں آپ بات کرتے ہیں
جی بہت ہی بڑھیا بہت ہی بڑھیا باتیں کی آپ نے آپ نے میرا دل خوش کر دیا آج ان باتوں سے ان الفاظوں کے اس استعمال سے جو آپ نے سنائےولےا آپ کا شکری اداےوں جی خوش قسمتی تو میری ہے کہ مجھے آپ سے باتیں کا موقع ملا اور آپ سے سیکھنے کا موقع ملا
جی بالکل میرا بھی میں بھی خوش نصیب ہوں کہ آپ سے میں نے باتیں کی آپ سے مجھے مل کر یہ بات کر کر بہت ہی بہت ہی سکون ملا آپ باتیں سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں بہت ہی بڑھیا آدمی ہیں آپ
جی آپ نے میری آپ آپ کی جو ان شاعری تھی ان کو سن کر میرے میرا دل خوش ہو گیا اور بہت ساری سکون پایا ورنہ دنیا میں آج اتنی ساری تکلیفیں اور یہ ساری مشکلیں پیش آ
بکل بالکل صحی بات کہی آپ نے زندگی کی زندگی اور تقدیر کے بارے میں پھر ایک شاعری سنی آپ وقت نے سیکھا وقت نے سیکھا
وقت نے سکھا دے
ہمیں وقت نے سکھا دے ہمیں کچھ ایسی باتیں وقت نے سکھا دے ہمیں کچھ ایسی باتیں جو کتابوں میں لکھی تھی جو کتابوں میں لکھی تھی نہ استادوں نے سکھائی
کتابوں میں لکھی تھی اور نہ اس
ہاں آپ غور کریں کہ لکھا کیا ہے کچھ ادھورے خواب ہی تو جی
جی کچھ ادھورے خواب ہی تو جینے کی وجہ بنتے ہیں کہاں جی تڑپ ہی کہاں رہے گی سچ کہہ رہے اگر زندگی میں ہمیں سب کچھ ہاتھ ہو گیا تو پھر آپ خواہش کس کی کرو گے دعا کس کی کرو گے